وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھے سے آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں مجھے آپ کے ساتھ آج کشمیر کی شادی کے بارے میں بات کرنی ہے شادی صرف دو افراد کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے کشمیر میں ہر رسم کا اپنا الگ ہی رنگ ہوتا ہے
بالکل شادی صرف دو افراد کا رشتہ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو موبائل کی دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے کشمیر میں ہر رسم کا اپنا الگ ہی رنگ ہوتا ہے
بالکل صحیح مجھے بچپن سے کشمیری شادیوں کا انتظار رہ تا گھر میں صفائی نئے کپڑے مہمانوں کی آمد اور ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا تھا
سب سے پہلے تو رشتہ طے ہونے کا مرحلہ ہی بہت اہم ہوتا ہے دونوں خاندان ایک دوسرے کو سمجھتے ہے پھر بزرگ مشورہ کرتے ہیں اور نکاح کی طے تاریخ طے کر ا جا کی جاتی ہے
اور رشتے طے ہونے کے بعد گھر میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں شاپنگ زیور کپڑے اور مہمانوں کی لسٹ بنائی دی جاتی ہے ایک بڑا کام ہوتا ہے
بالکل دولہا اور دلہن دونوں کے لیے خوبصورت کشمیری لباس تیار کیا جاتا تیار کیے جاتے ہیں دولہے دلہن کی تیاری تو دیکھنے لائق ہوتی ہے
دلہن جاب ریڈشنل کشمیری لباس کو اور گہنے پہنتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے
اور دولہے کی شیروانی اور قربان بھی بہت ا شاندار لگتی ہے ہر کوئی اس کے ساتھ تصویریں بنواتا ہے
آج کل فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کی بھی شادی کا ضروری حصہ بن چکا ہے کی ہے ہر خوبصورت لمحہ کیمرے میں محفوظ کیا جاتا ہے
بالکل مہندی کی رسم بھی بہت دلچسپ ہوتی ہے گھر کی گھر کی عورتیں گیت گاتی ہے اور دولہا دولہا دلہن کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں
مہندی کے ڈیزائن بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں دلہن کی سہیلیاں اور بہنیں بھی مہندی لگواتی ہیں اور پورا گھر ہنسی خوشی سے بھر جاتا ہے
پھر شادی کے دن صبح سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے مہمان دور دور سے آتے ہیں
سب سے خاص بات مجھے کشمیری واازوان لگتا ہے
کشمیر کے لوگ مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں ہر مہمان کی دل سے خدمت کی جاتی ہے
وازوان تیار کرنے کے لیے ماہر باور جی جنہیں واضح کہا جاتا ہے دن رات محنت کرتے ہیں
روغن جوش رشتہ گوشتبہ تبخ ماز اور اور اور بھی بہت ایسی لذیذ ڈشز مہمانوں کو ا ا پیش کی جاتی ہے
مہمان بھی بڑے ادب کے ساتھ داستتر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہ کش میر کی تہذیب کا حصہ ہے
بالکل کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت اور عزت کا اظہار ہوتا ہے
نکاح کی رسم بھی بہت پر وقار ہوتی ہے قاضی نکاح پڑتا ہے اور دلہا دلہن اللہ کے نام پر ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں
نکاح کے بعد سب لوگ دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ نئی زندگی کی خوشیوں محبت اور برکت سے بھری رہے
پھر مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہر کوئی دولہا اور دلہن کے ساتھ تصویر بن بنواتا ہے
بچے بھی اس دن بہت خوش ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کر ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں
مجھے لگتا ہے کشمیری شادی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں روایتوں اور ماڈرن اندازوں دونوں کو خوبصورت ملاپ نظر آتا ہے
بالکل ہمیں اپنی تہذیب اور روایت کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے
اور شادیوں میں فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے خوشی کا اصل مقصد محبت اور سادگی ہے
میں بھی اسی بات سے اتفاق کرتی ہوں اگر شادی سادگی سے ہو اور سب لوگ مل جھل کر خوشیاں منایے تو اس کی برکت اور بھی زیادہ ہوتی ہے
بالکل کشمیر کی شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ محبت تہذیب اخلاق اور قومی یکجہتی کا خوبصورت اظہار ہے
اللہ کرے ہماری کشمیری روایت ہمیشہ اسی طرح آباد رہے اور ہر گھر میں خوشیاں بسی رہے
بالکل دولہا خوبصورت شیروانی پہنتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے رشتے دار اور دوست بھی نئے کپڑوں میں بہت خوش نظر آتے ہیں
بالکل نکاح کے بعد سب سے دلچسپ منظر بارات کی آمد کا ا ہوتا ہے دولہا دولہے کے گھر والے بہت سا بہت شان و شوق کے ساتھ نکلتے ہیں
جب بارات دلہن کے کے گھر پہنچتی ہے تو ان کا گھر جوشی میں سے استقبال گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے اور مہمانوں کو عزت اور محبت کے ساتھ اندر بلایا جاتا ہے
کشمیری کی مہمان نوازی واقعی لاجواب ہوتی ہے مہمان کو صرف مہمان نہیں بل کہ اللہ کے رحمت سمجھا جاتا ہے
بالکل گھر کے بزرگ ہر مہمان کا خود خیال رکھتے ہیں کسی کو چائے چاہیے ہو تی ہے کسی کو کہوہ اور کسی کو آرام کی جگہ
بالکل گھر کے بز ویسے کش میری کہوا بھی شادیوں کی شادیوں کی شان ہوتی ہے زعفران الائچی دالچین اور بادام سے تیار کیا گیا قہوہ پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے
بالکل سرد موسم میں گرم گرم قہوہ مہمانوں کی تھکن دور کر دیتا ہے
بارات کے بعد پھر واضوان پیش کیا جاتا ہے سب لوگ اس کا انتظار کرتے رہتے
مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو صرف واازوان کے لئے شادی کا انتظار کرتے کرتا تھا
شادی اکثر بچوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے
لیکن واضوان صرف کھانا نہیں ہوتا یہ کشمیر تہذیب اور ہنر کی پہچان ہے
ہاں ہر ڈش بہت آا محنت اور محبت سے تیار کی جاتی ہے وازوان صبح سے ہی کام شروع کر دیتے ہے
مہمان ایک بڑی سی ترامی کے گرد بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھاتے ہیں اس سے محبت اور بھائی چارہ کے احساس پیدا ہوتا ہے
بالکل ایک ہی ترامی سے چار افراد کا کھانا کھانا کشمیر کی پرانی روایت ہے جو آج بھی کئی جگہوں پر قائم ہے
اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ سب برابر ہے اور مل جل کر رہنا چاہیے
آج کل کچھ لوگ بفیٹ سسٹم بھی رکھتے ہیں لیکن ا روایت رامی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے
میں بھی اسی بات سے اتفاق رکھتا ہوں
پھر رخصتی کا وقت آتا ہے اور ہر شادی کا سب سے جذبات لمحہ ہوتا ہے
ہاں اس وقت دلہ اپنے والدین اور گھر والوں سے جدا ہوتی ہے ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے
والدین کی دعا کے ساتھ دلہن اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کرتی ہے
یہ لمحہ جتنا غمگن ہوتا ہے اتنا ہی امید سے بارا بھی ہوتا ہے
دولہا جب اپنی نئی گھر پہنچتے ہے پہنچتے ہے تو اس کا اس کا خوشی اور عزت کا س عزت کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے
گھر کی بڑی عورتیں اس کے لئے دعا کرتی ہیں اور اس کی نئی زندگی کے لئے نیک تمام تمناؤں کا اظہار کرتی ہے
اگلے دن یہ چاند دن بعد چند دن بعد ولیمی کی تحت تاریخ ہوتی ہے
ولیمہ بھی بہت عالام سنت ہے اعلی اہم سنت ہے اور اس میں میں بھی رشتے دار اور دوست شرکت کرتے ہیں
ولیمے کا مقصد خوشی کا سب خوشی کا سب کے ساتھ تقسیم کرنا اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ شادی کا اصل حسن سادگی محبت اور ایک دوسرے کی عزت میں ہے
میں بھی یہی مانتی ہوں آج کل کچھ لوگ صرف دکھاوے کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچے کر دیتے ہیں
یہ ٹھیک نہیں اگر اتنی ہی رقم کسی ضرورت مند کی مدد میں لگ دیے لگا دییا جائے تو اس اس کا ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ہوگی
ہاں اسلام بھی آسان اور ا سادہ نکاح کی ہ نکاح کی ت تعلیم دیتا ہے
ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ کشمیر شادی میں دور کے رشتہ دار بھی مل تے ہیں جو لوگ سالوں کے بعد ملتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے
بچے بھی اپنے کزنس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بہت سی یادیں بنا لیتے ہیں
اور بزرگ پرانی شادیوں کی کہانیاں سنا کر سب کو ہنساتے بھی ہیں
اور بزرگ اور بزرگ پرانی شادیوں کے کہانیاں سنا ا سنا کر سب کو ہنساتے بھی ہے
بالکل تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر بھی سالوں بعد وہ خوشیاں تازہ ہو جاتی ہیں
ہمیں اپنی کشمیری روایت کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی فضول خر چی اور دکھاوے سے بچا بچنا چاہیے
بالکل جب روایت محبت دین اور سادگی ایک ساتھ ہوں تبھی شادی اصل مناوں میں کام معنوں میں کامیاب ہوتی ہے
اللہ کرے کشمیر کی ہر شادی اسی طرح محبت برکت اور خوشیوں کے پیغام بن کر رہے
امین اللہ ہر نئے جوڑے کو خوشحال زندگی صحت اور محبت سے نوازے فی الحال اس یدی ہو تم اور ہمیشہ اللہ کرے کہ جو بھی نیا جوڑا ہو وہ اپنے ماں باپ اپنی بیوی ساتھ ماں باپ کا بھی خیال رکھے عزت را کرے اور ان کو پھلے پھولے اور اولاد صالح دیں
ہاں آج کی گفتگو سے مجھے ش کشمیر کی شادی کے بارے میں اور بھی زیادہ معلومات حاصل ہوئی چلو اللہ حافظ
اللہ